ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو ٹھیک ہو
نہیں ارہی ہے ہیلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام ٹھیک ہو
آ ٹھیک ہو
جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہوں اچھے سے
ہیلو
ہلو میری آواز آ رہی ہے
نہیں بہت کم آ رہی ہے
ٹھیک کیا کر ری ھو کھانا کھایا
اچھا نہیں اب بھی کم آ رہی ہیں
ہلو
ایک منٹ سے اچھا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک
ہاں الحمد للہ سب ٹھیک ہے اور میں بھیش ٹھیک ہے اور عائشہ
ہاں وہ بھی سب ٹھیک ہے ایمن ٹھیک ہے
اچھا آپ اجواں گئی ہو
نہیں میں آ ما س
ماسی کی گھر اچھا
آپ نوشین کے ساتھ بات کر رہی تھی ابھی
کیا
آپ ابھی نوشین کے ساتھ بات کر رہی تھی نا
کس کے ساتھ
نوشین کے ساتھ میں نے آپ کو ابھی کال کیا آپ انیرر کال
نہیں میں نوشین کے ساتھ بات نہیں کر رہی تھی
دن
اس سے میں نے آج بہت دن کے بعد جب آپ نے کال کی نا
ہوں
تب اس ٹائم کاشفا کال کری تھی لیکن میں نے واٹس ایپ نہیں دیکھا پھر جیسے ہی میں نے دیکھا میں نے اس کی کال کاٹی اور آپ کو کال بیک کی پھر آپ نے ٹیک
پروسیسنگ میں دیکھا آپ نے پروسیسنگ میں دیکھا آپ نے وہ کتنا ہے
آواز نہیں آ رہی ہے
ہلو
ہلو ہیلو
ہاں بولو
اچھا پھر آپ کب آئ گھر وہاں سوپور سے
میں کل آؤ گی واپس
اچھا
میں کر رہی تھی نا آپ کا ویٹ سوپور میں
گاڑی جو بہت لیٹ نکلی وہاں سے
ہاں
لیکن پھر میں نے وہیں سے کال کی نا میں نے سوچا کہ اس کو وہاں تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا پھر آپ کو لیٹ ہو جائے گا اس لیے
ہاں میں پھر میں آپ کو پتا ہے میرے ساتھ وہ ہے نا کالج میں پڑھتی ہوں جو میرے ساتھ یننے پڑھتی ک ا ایف آئی میں اس نے مجھے بولا میرے ساتھ آؤ مجھے بہن کے لیے کچھ لانا ہے پھر میں اسی کے ساتھ گئی
چلا ہے
پھر میں اسی پھر میں اسی کے ساتھ گئی
اچھا آپ کے ساتھ اور کون تھی وہ وہاں پہ
اسی نے بولا میرے ساتھ آؤ مجھے کچھ لانا ہے بہن کے لیے پھر میں گئی تو ہم گئے ہم
تپن کرنی سبوں کو
ہم گئے وہاں گاٹ بازار پھر میں نے سوچا اب کہاں جاؤ میں واپس پھر سے اڈے
اچھا آپ کو پتا ہے مجھے کل سکول جانا ہے ح
کدھر
ہاں
کس کے ساتھ جانا ہے کس کے ساتھ جانا ہے
گھر والوں کے ساتھ فیملی پکنک
کون کون
کیا
کون کون ہے
آواز نہیں آ رہی پھر سے
کون کون ہے
یہ ممی پاپا چھوٹا چھوٹو چاروں
اچھا گ گاڑی کس کی ہے
ہم نے تیاری کی تیاری میں سے میں بزی تھوڑا
گاڑی کس کی ہے
آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے میں اندازہ لگا رہی ہوں آپ کیا کہہ رہی ہو
کیا
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے
اچھا
میں نے پھر وہ بیو ریسورس لیا منو سبجیکٹ
وہ بھی اچھے
ہاں اچھا ہے لیکن اس میں وہ باقی ویلیوز نہیں ہے جاب ریلیٹیڈ
او چھوڑو پھر مائنر لیا مائنر
ہاں ایسا ما
مائنر ٹھیک ہے اگر میجر میجر نہیں لینا تھا میجر ن نہیں آیا نا بائیو کیمسٹری وہ ٹیک ہے
آپ ذرا فون پاس رکھو آواز بہت کم آرہی ہے
ہلو
ہاں اب تھوڑی آ رہی ہیں یہاں پہ ایک چھوٹا بچہ ہے بار بار ممی ممی کہہ رہا ہے اس لیے
کہ اورہان ہیں
ہاں اورھان
آپ کو گھر کب آنا ہے وہاں سے
کل
اور کون ہے ساتھ میں
ا میری ماں
اور ان
میری ممی
اچھا وہ ٹھیک ہے
ہاں
اور باقی وہاں پہ سب ٹھیک ہے آں باقی بس
ہاں سب ٹھیک
کل پکنک میں مزہ آئے گا
کہاں جانا ہے
ا کا اک نام پیر نام چانا ہے مٹن یہاں سے بیک گراؤنڈ شور ہو رہا ہے
نہیں نہیں آپ کو پتہ ہے بیک گراؤنڈ وائز نہیں ہونا چاہیے
ہاں بیک گراؤنڈ درواز کے بانند
ا ہاں
اور بولو آپ اطہر کتنا ٹائم ہوا کتنے منٹس آئے کال کے ابھی پانچ منٹ ہوئے ہیں
ہوں اور پانچ
نوشینا کو میں نے آج میسیج کی بہت دنوں بعد
ہاں وہ بزی ہوتی
نہیں ابی رپلائی کیا
وہ بزی ہوتی ہے نا
ا میں نے پھر دیکھا منتشا کو کالج میں
دیکھا بات کی اس سے
ہاں میں نے اسے کل میسج کی تھی کہ تم نے ایڈمیشن کیا اس نے بولا ہاں میں نے ایڈمیشن کیا وہاں پہ تمہیں کس نے بولا کیا
پھر آپ نے اس کے ساتھ بات کی
ہاں اس نے کی بات اچھے سے صبح کالج میں لیکن جلدی میں تھی وہ تھوڑی سی اوور ایکٹنگ کر تھی زیادہ
ہوں وہ تھوڑا وہ دوسرے ٹائپ کی لڑکی ہے نہ
پہلے وہ مجھے پہچان نہیں رہی تھی میں بھی اسے پہچان نہیں رہی تھی جب وہ سامنے آئے پھر میں نے بولا منتشا اؤ تو نا ہاں وہ کہاں نوز پہ کیپ لگاتی ہے وہ ایسے ہی اوپن فیس آتی ہے اور وت میک اپ
ہاں میں نے دیکھا
آپ نے دیکھا
ہوں
وہ لوگ کہاں رہتے ہیں آج کل
شاید اب گاؤں
اچھا اس لیے اس نے سوپور کالج میں ایڈمیشن کیا وہ تو کہہ رہی تھی اس دن ہم سری نگر واپس جائیں گے ہمیں ایسے گاؤں میں رہنا پسند نہیں ہے اب کیوں رہ رہے یہاں پہ
یار یہاں سب ہے اس سے بات کرنے نہیں دیتے یہ لوگ
آپ کے فون کا اسپیکر خراب ہے یا پھر ایسے ہی آواز کم آ رہی ہے
نہیں میں چل رہی ہوں نا بات کرتے کرتے کمرے کمرے میں
میں کچھ سن ہی نہیں رہی تھوڑا نزدیک رکھو سپیکر کے ساتھ رکھو
اچھا ہمم کھانا کھایا
نہیں ابھی نہیں کھایا آپ نے کہا
کیا ابھی کھاؤں گی
آپ کو پتا ہے ہم نے وہ ایچ او ڈی میم ہوتی ہے نا بایو کیمسٹری کے ہلو
ہاں بولو میں سن رہی ہوں
ہم نے بات کی تھی اٹینڈنس کے بارے میں
ہمم
انہوں نے بولا کہ نہیں اٹینڈنس کم نہیں ہوگی سیونٹی فائیو پرسینٹ اٹینڈنس اسینشیل ہے اس کے بغیر آپ کو اگزام میں انٹری نہیں ملے گی
ہمم گو آپ منڈے ٹوسڈے وینسڈے جایا کرو تھرسڈے فھرائڈے فرڈے سٹرڈے سنڈے مت جایا کرو
کہاں کہ گھر میں بیٹھ سکتے ہو لیکن ویسے نہیں چلے گا اور
اور تھرزڈے اور تھرزڈے میں بیٹھا کرو اور سٹرڈے میں بیٹھا کرو سٹرڈے فرائڈے تو سنڈی
صحیح
عیمان کی ھو ہے
ایمن وہ بھی کچن میں بیٹھی ہے بچوں کے ساتھ یہ سب لوگ تیاری کر رہے ہیں کل کے لیے میں نے ابھی کچھ نہیں کیا میں نے بس لیز اور جوس لایا بس وہ میری تیاری ہے کیا
اپنی گاڑی میں
نہیں اپنی گاڑی میں کیسے جا سکتے ہیں تو یہ گاڑی تو سوپر تک نہیں جا سکتی
پھر
آ ہم نے گاڑی کی ہے وہ ہے نا کیا نام ہے اس کا مزمل مزمل بھیا اسی کی گاڑی میں جانے جس کے ساتھ ہم اس دن سری نگر گئے تھے
اچھا وہ اس کا باپ وہ امامت کرتا ہے ہاں مجھے آیا سمجھ
اچھا ہے وہ میرے ساتھ پڑھتا تھا نا مکتب میں
ہاں بہت اچھا ہے شریف ہے
مالوی ٹائپ
ہاں کتنا ٹائم آیا
نائن منٹس ہاں آپ کو پتآ ہے مجھے بار بار بلا رہے ہیں آپ اکیلے آو کھانے کے لیے
آپ نے کھایا کھانا
میں ابھی نہیں کھائی وہ لوگ کھا رہے ہیں کو پانچ منٹ ہو گئی میں پھر کیا
وہ لو ہاں میرے گھر والے بھی کھا رہے ہیں اس وقت وہ مجھے بلا رہے ہیں لیکن میں نہیں جا رہی جب تک یہاں دس منٹ کمپلیٹ نہیں ہوتے کال کے
اچھا اچھا اچھا ٹھیک
کیا لگتا ہے اس کا کتنا ہے یہ کال آ ریکارڈنگ ٹھیک ہوگی
ہوں
ذرا ریٹ بہت ٹھاس سے
کہ ایٹ لیسٹ الیون منٹس کی کال ہوتی ہے نا شاید ایٹ لیسٹ
ہاں الیون ن ن ہونی چاہیے دس ہو گیا آب الیون تک ویٹ کریں گے
اچھا ٹھیک ہے میں اب کھانا کھاتی ہوں
ہیلو
ٹھیک ہے میں کھانا کھاؤں
ہاں ا وہ جب الیون ہوگا تب ہم دونوں فر کھانا کھائیں گے کال خود ہی کٹ جائے گی نا الیون سے
یار وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں ہاں
کس سے بات کیا آج دن بھر
نہیں میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کی میں نے مہیش کے ساتھ میں نے کل بھی مہیش کے ساتھ میں نے کل بھی مہیش کے ساتھ بات نہیں کی نہ آج نہ میں نے نوشین سے میں نے اس اور کل میں کل نہیں کل ہم شری نگر میں تھے ش۔ ش
ہاں میں نے بھی نہیں کی کسی سے بات اس لیے ایمن کا بھی نہیں ہوا ایکٹیو ہو کالر
يسٹرڈے میں نے اس سے بات کی آئی سمجھ میں بات
اچھا اب ہوگے الیون منٹس
اوکے ٹھیک ہے بائے
اب کاٹے کال
اوکے
ہیلو